ہلو سر وعلیکم السلام ہاں جی آپ ٹھیک ہو گھر پہ سب ٹھیک ہے ہاں جی آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے ہلو
ہاں اچھے سے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ٹھیک آپ ٹھیک ہو پھر آپ ٹھیک ہو باقی
ہاں ہاں شکر اللہ کا اور گھر میں سب ٹھیک ہے مطلب کھانا وغیرہ کھایا
پے بھی سب ٹھیک ہے شکر شکر سارے ٹھیک ہے
ا کھانا کیا بنایا کھانے میں کیا بنایا تھا
کھانے میں ہم نے بنائے تھے یہی ٹماٹر آلو وغیرہ گھر کی ہی سبزی
اچھا اچھا ٹھیک مجھے ہم یہ کھانے میں پ پیاز ڈال پالک اور بس
اچھا ٹھیک ٹھیک اپنے یہ آپ نے یہ پیکنگ وغیرہ کی آپ کو جانا تھا نا جموں شاید پرارسوں
ارے ابھی بھی میں نے پیکنگ نہیں کی میں نے اب اب ابھی تو مطلب
کل تو آپ لاسٹ ڈے پھر
ہاں پرسوں جانا ہے نا کل کر لوں گی میں
چلو ٹھیک ہے میں بس ایسے ہی بتا رہا تھا پھر پرسوں کتنے بجے نکل ٹھیک پرسوں کتنے بجے نکلنا ہے آپ کو وہاں کچھ بیکگراؤنڈ میں آوازیں آ رہی ہے
ہ ہاں یہ بہن کی بیٹی کھیل رہی ہے
اچھا ٹھیک کتنے بجے نکلنا ہے پرسوں
ہ ہاں جی نہیں نہیں کیا ہو شام کے تین بجے
شام کے تین بجے آپ کو بائی ایئر جانا ہے یا ایسے
نہیں نہیں بائی ایئر جان ہے مجھے میں گھر سے نک ن لوں گی ایک بجے ایئر پورٹ میں بھی پھر ٹائم لگتا ہے تو فلائٹ تین بجے نکلے گی میری
اچھا ٹھیک ٹھیک
جی جی اور میں اور میری فرینڈس وغیرہ ہمیں پڑھ نہیں جانا ہے نا اسی لیے فرینڈس کے ساتھ جا رہی ہوں میں
اچھا ٹھیک ہے پھر تو اچھی بات ہے آپ کو تو پھر بہت مزہ آئے گا
جی جی مزہتا مزہ مطلب پڑھنے جانا ہے اگر ویسے گھومنے جانا ہوتا تو تب مزہ آتا
اچھا ٹھیک ٹھیک میرا ہم بھی جاتے یہ فرینڈس کے ساتھ لیکن جو میرے فرینڈس ہیں نا
جی
وہ جو میرے فرینڈس ہیں نا
ہاں ہاں
ان کو بس حرام کے کھانے کی بری عادت ہے
جی
ان کو بس حرام کے کھانے کی بری عادت ہے بس ہا رام کا کھاتے ہیں
ہاں ہاں یہ غلط بات ہے پھر ان کے ساتھ من بھی نہیں لگتا ہے
ہاں اور کیا چلو ٹھیک ہے آج نا ہم حرام کھانے کے برے اثرات کے بارے میں بات کرتے ہیں
ہ حرام کے بارے میں ہاں ٹھیک ہے ا جی ہاں حرام کھانا انسان کے دل اور رخ پر برا اثر ڈالتا ہے ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے
میں نے بھی سنا ہے کہ حرام کمائی اور حرام ضیا سے عبادت میں بھی کمی آ جاتی ہے
حرام کھانے سے تو حرام غذا سے مطلب حرام کھانے اور حرام غذا جو ہوتا ہے نا اس سے عادت میں بھی کمی آ جاتی بالکل ٹھیک کہا آپ نے جب انسان ہرام چیز کھاتا ہے تو اس کی دعاؤں کی قبولیت پر بھی اثر پڑتا ہے ا
اسی لیے اس اسلام ہمیں حلال ریزی کمان اور حلال غذا کھانے کی تعلیم دیتا ہے
جی ہاں حلال کھانا صحت کے لیے بھی بہتر ہوتا ہے اور انسان کے اخلاق کو بھی بہتر بناتا ہے
ہاں جی آرام کھانے کی کچھ مثالیں کیا ہے
ہاں جیسے چوری کی کمائی سے خریدی ہوئی چیزیں دو کھا دے کر حاصل کیا گیا مال یا وہ غذا جو اسلام میں منع کی گئے ہو
ٹھیک سمجھ گیا یعنی حرام کھانا صرف جسمانی نقصان نہیں کرتا بلکہ روحانی اور اخلاقی نقصان بھی کرتا ہے
بالکل صحی ایسے لوگ گھوم کے دل سخت ہو جاتا ہیں اور وہ نئے کاموں سے دور ہونے لگتے ہیں
ہمیں ہمیشہ حلال اور پاک ریزک کی کوشش کرنی چاہیے
جی ہاں والدین اور استادوں کو بھی بچوں کو اور حلال اور حرام کا فرق سمجھنا چاہیے
ہاں اگر ہر شخص حلال ریزے کمائے اور حلال کھانا کھائے تو مشرہ بھی بہتر بن جاتا ہے
بالکل حلال غذا انسان کو سکون اور برکت اللہ کی رضا حاصل کرنے میں مدد کرتے تھے مجھے آپ بتا سکتے ہو کہ ہمیں سکون کس میں ملتا ہے حلال کھانے میں یا حرام کھانے میں
حلال کھانے میں یہ تو کامن سینس والی بات ہے
مطلب کیسے حرام کھانے میں ہمیں سکون کیوں نہیں ملتا ہمیں کیا رہتا ہے جب ہم حرام کھے ہمے دل میں کیا رہتے
ہمارے دل میں یہی رہتا ہے کہ کیا ہم نے حال حال حرام کھایا ہے اس سے مت نہ کچھ نقصانات ہوگی جیسے اگر کبھی کوئی چوری کر کے کھاتا ہے
ہاں جی
پھر اس کو شک رہتا ہے کہ اگر مجھے کسی نے مطلب پگڑا بعد میں کھانا کھانے کے بعد
ہاں ہاں یہ بہت صحیح ہے اپنے صحی بہت اچھ اچھی اگزامپل دی مجھے مثال آپ نے بہت اچھی دی جیسے کہ کوئی چوری کرے گا پھر وہ گھر جائے گا مطلب اس نے چوری کی ا وہ بولے گا کہ میرے پاس اب پیسے ہی
تا ہے کہ اگر میں ہاں جی اس کو پھر شک رہتا ہے مجھے پلیز ولیز اگر کسی کو پتہ چل میں پھنس گیا
لیکن ایک چیز ہے نا ان کو ان کو بری عادت ایک ہے کہ جب یہ چوری کرتا ہے ان کے دل میں نہیں رہتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تعالی تب دیکھ رہا ہوتا ہے ان کو پھر اللہ تعالی کا خوف ہی نہیں ہے اس بارے میں آپ کیا بتانا چاہو گے؟
لیکن دیکھو آدھے ایسے بھی ہوتے ہیں
جی
مطلب ہوتے ہیں نا مسافقیر مسافقیر جو آدھے زیادہ ہی غریب ہوتے ہیں ان کی پھر مجبوری ان کی پھر مجبوری بنتی ہے کہ ہم چوری کریں کھانے کے لے
چوری سے بہتر ہے نا ان کو کہ وہ لوگوں
لیکن ان کے لیکن اللہ تعالی نے ان کی ٹانگیں دی ہے ہاتھ دیا ہے وہ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں پھر کھا سکتے ہیں
ہاں بالکل یہی مطلب جو بھیک مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ راضی نہیں ہوتا ہے اللہ اللہ تعالی ان کو بتاتا ہے کہ آپ مطلب کچھ کچرا ہی کیوں نہ بیجو لیکن اپنی محنت کا بھیجو یہ لوگوں سے مانگنا یہ بہت گنا ہے
گناہان جی ہان جی یہ بات بھی
ہاں بول ہے نا کہ مسافر کی مدد کرنی چاہیے اس کو پیسے دینے چاہیے لیکن ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ مطلب ضروری نہیں ہے یہی ضروری یہ ہے کہ اگر کوئی سڑک پہ کوئی مطلب ہوگا بکھاری وغیرہ ہوگا وہ بوٹلس بیچ رہا ہوگا یا کچھ کچرا ہی بھیجائے گا اس کو لینا چاہیے اس کو پیسے دینے چاہیے ویسے نہیں کہ یہ لو یہ اللہ کے نام پہ ہاں ہاں اپنی محنت کے کھانے میں سکون ملتا ہے
ہاں جی ہاں جی یہ بات صحی ہے
جب ہم محنت کا کھاتے ہیں نا تب ہمارا
ہاں پھر متا کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے جب ہم ہر حال کا کیونکہ یہ ہم کو پت ہی ہوتی ہے حال حال کا میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے
جی جی بالکل بالکل جب ہم صبح سے شام تک کام کرتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کھایا ہوتا ہے شام کو کتنا مزہ آتا ہے جب ہم کچھ کھاتے ہیں انیں پیسوں سے جو جن کو ہم نے محنت کی ہوگی ان کو کتنا سکون ملتا ہے
بہت بہت زیادہ
یہ حرام کا کھانا اسے کبھی بھی انسان مطلب نا جو انسان جتنی بھی نماز پڑے گا اور یہاں سے ہرام کا کھائے گا جیسے کہ لوگوں کا کھائے گا اس کی عبادتیں قبول نہیں ہو جاتی ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہو جاتی نہیں اس کی نماز قبول ہو جاتی
ہو جاتی ہیں
اسی لیے مطلب جب ہمیں اگر ہم کم ہی کھائیں گے نا یا کم ہی محنت کریں گی یا کم ہی کامیاب ہو جائیں گے لیکن ہمیں اپنی حلال کا کھانا ہے سکون سے رہنا ہے اور اللہ ت ہمیں اوپر والے سے مانگنا ہے لیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں آپ کو کچھ بھی دے سکتا ہوں ہم لوگ اسے مانگتے ہیں یہ کتنی غلط بات ہے مطلب اللہ تعالی نے ہمیں قرآن میں بھی فرمایا ہے صرف مجھ سے مانگو پھر بھی ہم اس کے باوجود بھی لوگوں سے مانگتے ہیں
یہ بہت زیادہ غلط ہے لوگوں اسی سامان مانگنا
تالا راضی نہیں ہوتا ہے
ہ اللہ تعالی راضی ہوت ت ن
ایک دن مطلب جو مطلب جیسے کہ وہ گھر گھر گھر پیرتے ہیں نا وہ مسافر وغیرہ
ہ ہاں
وہ گھر وہ گھر گھر جاتے ہیں نا
آپ آپ کیوں ہنس رہی ہو
وہ گھر گھر جاتے ہیں نا جیسے کہ وہ مطلب وہاں یہاں جاتے گھر گھر ا مطلب پورے دن وہ صبح نکلتے ہیں اور شام کو گھر جاتے ہیں وہ سو بیس مطلب سو دو سو تین سو چار سو پانچ سو یا ہزار تک لیتے ہیں وہ گھر اپنے اس سے ب کر وہ ایک دن ایک جب ہم اپنے اپیئرز کرتے ہیں دعا کرتے ہیں تو اوپر والا ہمیں کتنا دے گا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے
ہاں ہم ان کو دے سکتے ہیں ان کو دے سکتے جن کے ہاتھ نہ ہو پیر نہ ہو یا کچھ اور مسئلہ ہوگا ان کو ہم دے سکتے ہیں جیسے کہ کسی جیسے کہ کوئی بیمار ہوتا ہے یا اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا ہے یا مطلب نا اس کے کا کام سے بھی اس کو فرق نہیں پڑ سکتا اس کو بھی ہم دے سکتے ہیں
کیا آپ نے دیکھا ہوگا آگے آ جنگے نہیں ہوتی ہے ہاتھ نہیں ہوتے ان کو ہم دے سکتے ہیں
جی بالکل ان کو ہم دیک سکتے ہیں لیکن بعد میں کو نہیں دیکھ سکتے چلو ہم بعد میں بات کر لیتے اللہ حافظ